ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب سفیریت
ہاں جی بالکل میرے یہ گھر سب کہہ رہیا تھا میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ یہ آپ کیسے ہو
جی ماشاء اللہ دیکھو اللہ کا سو گھر ہے ہمارے اوپر
ہاں جی بالکل ابھی آپتی یہاں موسم کیسا ہوا
جی مسالہ تو آج تو کیا برسات ہوئی تھی نا یہ مسالہ ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جیادا کہ کیا ہوتا ہے کہ اور دن کیا دھوپ نکلتی ہے نا دھوپ اتنی نکلتی ہے مطلب باہر جانا نا وہ بھی ہو جات ہے ہمارا مطب چکر ج باہر جانے میں چکر آتا مطلب باہر جانے میں باہر نکلنے مطلب ہمیں جوور آتا ہے کیوں دھوپ میں کہ دیکھو کوئی نکل نہیں پاتا نا پسیینہ آتے ہیں اس لیے
جی جی ماشاء اللہ یہ بات تو بالکل آپ نے صحی فمائی دوپہر میں اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ باہر نکلنے میں بھی دقت ہوتی ہے چکر سا آنے لگتا ہے میرے کو بھی ہوتی ہے پرابلم اور نا اس اس میں کیا ہے اور پھر دوپہر میں تو دھوپ نکلتی ہے رہتی ہے اور اس ٹائم بارش کی تھوڑی بہت بوند ہو جاتی ہے اس سے اور زیادہ زمین میں سے امس نکلنے لگتی ہے
ااء اللہ دھو ا سٹی میں کیا ہوتا ہے جیادہ اگر تو ہم دیکھا ہوگا کہ جو موٹر گاڑی چلتی ہے نا بس سادن چلتے ہیں اس سے جو د جو دھو نکلتا ہے نا ماشاء اللہ اس سے کیا ہمارے ساتس سو میں کیا ہمیں ساتس لینے میں دقت ہوتی ہے آپ نے دیکا ہوگ کہ سٹی میں دیکو زیادہ کر تو پیڑ پودے نہیں ہوتے ہیں نا وہاں پ پر اس لیے نہیں ہوتے کی آپ کو بتا ہے کہ فیکٹریاں ہوتی ہیں نا ان کا کیمکل نکلتا ہے جس سے وہاں پ سنکھیا کم ہوتی ہے آپ نے سٹی گاؤں کا محول د ہوگا کہ ماشاء اللہ دیکو جنگلوں میں دھو بہت ہرے بھرے پیٹ رہتے ہیں ہریالی رہتے جنگ مطلب گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب کسان نا آپ نے بولا برسات کے بارے میں تو ماشاء اللہ دیکھو برسات کی جب سے زیادہ خوشی کس کو تھی کسان کو کیونکہ دیکو فصل اگاتا ہے نا تو دیکھو پانی کی ویلو ہوتے ہے نا ماشاء اللہ دیکھو کسان کو ویلو پت ہوتا ہے کہ یہاں م کہ ہم کب یوز میں لیں گے پانی آپ کو پتا ہے گرمی میں کیا ہوتا ہے پانی کی کمی آ جاتی ہے کیوںکہ آپ کو جی جی آپ نے سنا ہوگا کہ سٹی کے اندر دیکھو پانی ایک مطلب ایک بچ تین بالٹی سے نہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک بچہ تین بالٹی سے نہ تو رہا ہے اس کو پ نہیں کہ پانی کل آئے گا کہ نہیں آئےا کیونکہ نل دیکو سٹی کے اندر پندرہ منٹ آتے آتے ہیں تو پندرہ منٹ میں ہماری گھر کی پورتی نہیں ہو پاتی ہے آپ کو پت ہے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو گاؤں میں کیا جی گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ جی بولو بولو
ہوں ہ ہاں میں یہ بول رہی تھی اب بھی پت ہے نا سٹیوں میں تو پانی بھی لمیٹیڈ ہے لائٹ تو وہاں پہ پرماننٹ رہتی ہے لیکن وہاں کے خرچے بھی زیادہ ہیں اور وہاں کی وہاں پر پالوشن اتنا اتنا ہیوی ہے کہ وہاں پہ باہن زیادہ چلتا اور نہا پیڑ پودے ہے نہیں زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں ہیں اور لوگ باغ زیادہ تر فیک میں ہی ورک کرتی ہیں تو پھر ان کو جو دھواں وغیرہ ہے ان کے اندر تک جاتا تو ایک تو بیماری یہی ہو جاتی ہے اور دوسرا وہاں کا کھان پان پہ سب سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے ا یہاں تو کسانوں کھیت کرتے ہیں تو کھیتوں سے ہری سبزیاں وغیرہ لے کے ہم گھر پہ پکا لیتی ہے اور تھوڑا گام کے ماحول سے گام کے طریقے سے کھان پان بھی ہمارا ٹھیک رہتا ہے سٹیوں میں تو آپ نے دیکا ہی ہوگ لوگ بت فاسٹ فوڈ کا ہی زیادہ تر ادک سے ادک سین کرتے اور وقت کے حساب سے آپ کو پت ہی ہے فاسٹ فوڈ کتنا ہان کارک ہوتا جا رہا ہے
جی مسل آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھو جو جی جی آپ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ت دیکو کسان جو کسان بھائی ہوتا ہے نا وہ سبزی اگاتا ہے پھل وٹو کہتا ہے کیوں کہتا ہے کہ وہ ہمیں شھ ب شھ اچھا کھلا سکے ہم کو پتا ہوگا کہ جب کسان زمین کو ہھکتا ہے نا تو اس سے پہلے وہ پانی دیکھتا ہے کہ میرے کونو میں پانی ہے کہ نہیں ندی میں پانی ہے کہ نہیں کیک دیکھو جب پانی پانی ہوتا ہے نا تو مسلب دیکھو کھیتی کر پاتا ہے اگر پانی نہیں ہوتا نا تو دیکھو کسان کھیتی کیسے کرے گا آپ کو پت ہے اگر کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی کسان زیادہ کرتا ہے پیٹ کو تو لگاتا ہے, اپ کو پتہ ہے پیٹ میں تو کیوں لگاتا ہے اپ کو- کہ اس سے ہمیں کیا پل ملتا ہے آکسیجن ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر زیادہ کر دو دیکو- پیڑ پڑوں کو بڑھوا دیا جاتا ہے کیونکہ دیکھو جب کسان کے- کھیتی کرتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ چھائے کی بھی- چائے کی ضرورت پڑتی ہے ہم سو بھی سکتے ہیں میڈی کے نیچے ماشاءاللہ دیکھو ایک پیڑے نا ہمیں کتنا- کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا پردان کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگ کہ کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر کہ پیڑ پودوں کو نشٹ کر رہے ہیں کون کر رہ ہیں ہم لوگ ہی کر رہے ہیں نا کیونکہ دیکو ہم لگ کیا کرتے ہیں لگ ڑی کو جن روپے میں بیچ دیتے ہیں مطلب کوئی پیڑ ہم نے پانچ ہزار کا بھی دیا کوئی تین ہزار بھیج دیا تو دیکو ہمیں نقصان ہوتا ہے، کس کا پیڑ پودوں کا- ہم کو پت ہے جنگل میں وہ ہمارے ج جانور? کسانوں کے پاس کوئی گائے ہے بیس بکری ہے تو ماشاء اللہ دیکو اگر وہ چڑھنے کے لیے جائے گی نا- جنگل میں تو ماشاءاللہ دیکھو گاز بھی کھا پائے گی وہ اگر ہم لوگ- کاٹ دیں گے تو کتنےوں کا نقصان ہو رہا ہے اس میں ماشاء اللہ بتاؤں نا آپ-
ہاں جی- جی بالکل ماسا اللہ، آپ نے صحی بات- فرمائیے تو میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں- اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں میں اتنے سارے پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں- جس سے نا بارش وارش کا موسم بھی پیڑ پودے ہی بارش بلاتے ہیں اکثر- آکسیجن چھوٹتے ہیں کاربن ڈائیکس سڈ گڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ- ہوتا ہے تبھی تو بارش ہوتی ہے اور زیادہ تر اپ نے دیکھا ہوگا - آج کل تو لوگ بہت پہاڑ ہوتے تھے پہاڑوں سے مانسون بنتے تھے- میں ابھی دو تین دن پہلے گھومنے گئی تھی باہر میں نے ادھر دیکھا تھا- ماشاء اللہ سارے پتھر کے پہاڑ بڑے- بڑے کرن اور ان- سے مشینوں سے کاٹے جا رہے تھے اب آپ کو پتا ہے- کہ وہاں جہاں پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں وہاں بارش تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی- اور نا جس سے کہ سارے لوگوں کو پریشانی آئے گی بارش نہیں ہوگی تو کیا- پاکستان-
جیب میں جی جی جی دیکھو میں میں بھی بتاتا ہوں آپ- کیونکہ میں گھومنے گ آیا تھا ایک جگہ پر نا میں نے دھا وہاں پر- کہ لوگ باگ ہے نا پانی جو پیتے ہیں نا جو برست ہوتی ہے نا ان کا پانی وہ اسٹ کر کے رکھتے ہیں مطلب جیسے کہ ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو- کیا نام اسے کیا کہتا ٹینک ہوتا نا پانی کاٹینک ایے کھود لیتے ہیں وہ لوگ- جو کو پینے کا الگ رکھتے ہیں وہ نہانے کا الگ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے- زیادہر جیسلمیر میں باڑمیر میں بیکانیر میں ان میں کیا برسات نہیں ہوتی ہے تو وہاں کیا لوگ- کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہم جاتے ہیں نا گھومنے ہم گیسٹ لوگاتے ہیں گھومنے ہیں ہے نا کسی جگہ وہاں پر- تو کیا کرتے ہیں وہ پچاس پچاس روپئے میں پانی بیچتے ہیں ہمیں لگوں کو بتاؤ- اور ہمارے گاؤں میں کمی ت پانی کی- نا ہمارے گاؤں میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اسھ جگہ تو ہمیں لینی پڑے گی پانی- آ کو پتا نہانے کا پانی پیسوں کا آتا ہے, ہر چیز آ کو پتا جیاد کر کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے لگ- کرتے ہیں کہ زیادہ تر تو دیکو لکڑی کا پرریوگ کرتے ہیں کانا بنانے میں نا تو مسالا دیکو- کھانے میں- ناسء اللہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو سرار ہوتی ہے نا ہمیں دیکھو- اج کل اچھی- اچھی صورت دے رکھی ہے اپ کو پتہ ہے- کہ ہمیں ایل پی جی گیس دے رکھا ہے کیوں دے رکھا ہے کہ ہم لکڑیوں کو نہ کاٹ سکے- ہم کیا کرتے ہیں زیادہ کر تویکو لکڑی کو جن پیسے روپئے میں بڑھ- پیسوں میں بیج دیتے ہیں چلو مان لیا ہم نے چلو- ایک پیڑ آپ کو پتا ہے ایک پیڑ سے کتنے پھل اگتے ہیں ماشاء اللہ دیکھ پورا گاؤں داپ جا ہے کیری کا پیڑ ہوتا ہے نا ماشاء اللہ دیکھو کیری کا ہوا امرود کا ہوا ہم جو جو کسان جی جو کس جی آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کو پتا ہے جی آپ کو پتا ہے کہ کسان کس جیتا ہے کھیتی پہ جیتا ہے دیکو برسات نہیں ہوئےگی نا تو کسان کھیتی کیسے کر پائے گا کیونکہ دیکھو ہر جیو جنتو کس کے اوپر ٹکا ہوا ہے پانی کے اوپر ہم لوگ کس اوپر ٹکے وہ پانی کے بغیر کیونک ہم لو جو وہ کھانا کاتے- تو پانی پیتے ہیں آپ کو پتا ہے, نا ہم کھانا کھاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں اگر پانی نہیںی- ہم لوگ تو آپ کو پتا ہم ہم بھی مر جائیں گے کیونکہ دیکھو آپ نے دیکھو اس کو- میں کیا لکھا ہوتا ہے جل ہے تو کل ہے- مطلب جل ہے, نا تو ہمیں نہیں جل نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات آپ نے دیکھا ہو ج- جی بولو بول بولو
ساری ہوں آپ
ہاں
اور آپ کو پت ہی ہے آج کل تو مطلب وقت کے بنا بارش ہو جاتی ہے جس سے ب نقصان ہوتا ہے اور وقت کی جب ہمیں ضرورت تی تب نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہانیکارک ہوتی ہے جیسے ابھی کسان کی خریف کی فصل چل رہی ہے تو ابھی نا بارش کے لیے کسان ترس رہا ہے ایک ایک مونند اسے گولڈ جیسی گولڈ وہ کہتے ہیں نا وہ دکھ رہی ہے اور پھر اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے جو پھر فصل کے وقت پہ نہیں ہوتی بعد میں ہوتی تو اس سے فصل نشٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ فصل گل جاتی ہے اور پکی پکی فصل کے ٹائم موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو فصل سڑ بھی جاتی ہے جس سے کسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو میں نا میں تو یہی کہتی ہوں ہاں اگر ہم پانی کی جتنی سےی جتنی سیونگ کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے اور اپنے آس پاس کے واتور کو بھی ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے پیڑ پودوں کو نہ کاٹے اور نہ جتنا ہو سکے انا ورچاروپن کریں
دیکھو میرا ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لگ اگر چاہیں نا سرک دیکو سب اسکولوں میں کیا کرتی ہے آج کل دیکھو پیڑوں کے بارے میں لاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ پیڑوں کو سرک کیا پیڑ مطلب پیڑ دیتی ہے ہم لوگوں کو اگانے کے لیے تو ٹھیک ہے نا ہم لوگ ان پیڑوں کو اگاتے ہیں ماشاء اللہ دیکو ہر پیڑ پودوں میں ہم پانی ڈالیں گے یہ بھی تو بڑا ہوگا اگر ہم پانی نہیں ڈیں گے پیٹ پودا کیس کیسے ہو جی اگر ہم لوگ کیا کیا جی ہم جی
روری ہوتا
وگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ اگر تو دیکھو ہم گلاب کا پھول ہے نا پھولوں پہ زیادہ آج کل کیا آج کل کیا ہے لو بھگ پھولوں کو زیادہ پیڑ ہواں لگ گئے مان لو آ اپ نا تو کیا کرتے ہیں کسی گلاب کا ج کسی نے گلاب کا پھول اگایا کسی نے چمیلی کا پھول اگایا کسی نے گلاب کا ہےا ایسے انک پھول ہوتے ہیں جو اگا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ یہ پھول تو کل کے پھر جائیں گے کسی پیڑ کو لگاؤ نا آپ نیم کا پیڑ لگاؤ پیپل کا پیڑ لگاؤا ماشاء اللہ دیکو کتنا بڑا ہو کے کتنی چھائے دے گا ہم ہے نا آپ کو پتا ہے کہ کسان لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ دو آپ کو بتائیں کہ کسان آج کل تو پہلے کے کسان تو کیا ہے کھاد کا یوز کرتے تھے مطلب گائے بیس بکری کا نکا آج کل کا ایسا یہ کھاتا گیا کہ یوریا جو آپ کو پتا ہے کہ جو جو کسان لوگ فصل کرتے ہیں نا اس میں دیکھو کیڑے لگ جات ہیں کیڑے لگنے کے بع کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کسان ان چیزوں کا اپپیگ کرتا ہے جس سے کیا بیماری کے جلیں آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو اناج کاتے نا اس کو دھوکے نکاتتے کبھی ہم ہم چھان کے کھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنا کیمیکل ہوتا ہے اس میں ماشاء اللہ دیکھ ب بیماریاں
ہاں جی جی بالکل جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم اورورق کھاد کا اپنے یوز میں ہیں تو وہ بہت ہانیکارک ہوتی ہے اور نا اور جو گوبر کی کھاد ہوتی وہ بہت اچھی ہوتی تھی اس سے فصل میں بھی تھوڑی سی فصل بھی اچھی تھی کسانوں کی زمین بھی اس سے اچھی رہتی تھی انپجاؤ نہیں ہوتی تھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا تو چار بار فصل ہونے کے بعد زمین نا انپجگ ہو جاتی ہے پھر اس کو بار بار ا کھیتی جتائی بتائی کرنی پڑتی ہے
مے وہا سے ب
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے میرلے وقت نکالا اللہ حافظ